سوم
وعلیکم السلامڑ
اچھا اور بتاؤ کیا ہو رہا ہے
ہ س کشن سک ہیں
اچھا
ہوں
کھانا ہو گیا
ابھی ہاں اب بانا بن گیا ہے کھایا نہیں وہی بتایا تھا پندرہ منٹ بعد کھ لو آئیں گے وہی آئے تھے بس وہی اسی ٹائم ازیکٹ
اچھا ہاں اور وہ بھائی کہاں تمہارا
ے ہیں بیٹے موی دیکھ رہے ہیں
وہ میرا دوست کیا
ہاں
پتا نہیں کیا کر رہے
اچھا
ہاں چلے گئے چلے گئے چلے گئے ہیں
میں کال کرنے والا تھا اس کے پاس جب تم نے کہا کہ چلا جات تب تو ہم نے کال کر کے پتہ کرنے والے تھے کہ کیا ہے نہیں تم نے کہ چھوڑو ہٹا نہیں پتا کریں
نیٹ کا رزلٹ آگیا
کس کا
آ ہ
نیٹ نیٹ
اچھا
ہاں ریزلٹ آ گیا مطلب پاس ہو گئے ہیں تین سو پچاسی نمبر آئے ہیں
کون نہیں ارے دوست
ہاں
نکل گیا نیٹ
ہاں
تو تو بڑھیا ہے یار
اب مطلب جس حساب سے نکلنا چاہیے تھا اس حساب سے نہیں نکلے لیکن پاس ہو گئے ہیں جیسے مطلب اگر اور اچھے نمبر آتے تو ان کو گورمینٹ مل جاتا کالج تو یہ ہے کہ پرائیویٹ کرنا پڑے گا پیسہ زیادہ لگے گا
ہاں یہ بات ہے
ابھی تھوڑے اور نمبر آتے یہ چار سو کراس کر دیتے تو ان کو گورمنٹ گورمنٹ مل جاتا فیس اتنی نہ پڑتی
اچھا
لیکن پھر بھی یار اتنی محنت کے بعد نیٹ نکل کے بہت بڑی بات ہے پہلے پہلا ہے میرے خاندان میں نے نیٹ کا پیپر دیا اور نکل گیا نیٹ کا پیپر اور پہلا ہم نے سنا بھی کہ ان کا نیٹ نکل گیا ان کا نیٹ نکل گیا پہلی بار ہم نے سنا
اچھا نہیں میم ہم سے تو رہا تھا رزلٹ آنے دیوالا ہے میرا
جی
یہ کہا تھا ہم سب کہ ریزلٹ آنے والا ہے میرا یہ نہیں بتایا کہ نکل گیا یہ اچھا نہیں آیا
ہوں اب دیکھو کل کتنے لوگ کی خبر آتی ہے کون کون مرتا ہے
ا ایسا بھی ہوتا ہے کیا
کیا کہتے ہیں کتنے بچے سوسائی کرتے ہیں ہم تو کبھی نہ کر یں بھلے فیل ہو جائے
ہاں فیل ہو گئے ہو گئے تو کیا ہاتھ پیر ختم ہو گئے کیا
اورتو دوسرا کام ڈھونڈھو دوسرا کچھ کرو نہیں نکل پائے دوبارہ کوشش تو ہم کبھی نہ کر یں سوسائڈ
نہیں ایموشنل ہو جاتے ہیں نا کہ کیا جواب دیں گے کیا منہ دکھائیں گے یہ سب ہو جاتا ہوتا ہے نا
ہوں
ہاں تو اس وجہ سے کر لیتے ہیں
ہاں بھیا تو پیسہ بھی تو لگتا ہے کم پیسہ نہیں لگتا ہم ڈپلوما کر رہے ہیں توب پچتر ہزار لگ رہا ہے اور اس سال سے نبے ہزار لگے گا اس سال سے
اچھا
جتنے بچے
تمہارا بھی نبے ہزار پڑے گا کیا
ا میرا بھی نبے ہزار پڑے گا بتاؤ ایک سال کے بیچ نبے ہزار بہت ہوتا ہے
بہت ہے بھیا نبے ہزار
ابھی اگست میں یا سپٹمبر میں فیس جمع کرنی پڑے نبے ہزار جمع ہوگی
ہاں
دچو
اٹھا ایک بات بتاؤ ہمیں اتنا پیسہ لگا کر
ہوں
لاسٹ میں کتنا کما لو گے تم زیادہ سے زیادہ بیس ہزار نوکری
دیکھو نہیں ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں یہھر ڈپلووما نکل جائے یہاں انٹیگرریل میں لیٹر انٹری مل جاتی نہیں چنندی گڑھ سے ہوگا ہم نے ابو سے کہا جو ہے مطلب چنندی گڑھ میں کروا دیں
ہوں
تو مطلب وہاں ہو جائے گا تو پرائیویٹ کر لیں گے پرائیویٹ کر لیں گے خالی پیپر ہوں گے دو پیپر ہوتے ہیں تین دن کا سفر رہے گا تین دن خالی وہاں رکو جا کے اپنا پیپر ویپر دے کے ہم آ جائیں گے اور یہاں ہم سوچ رہے میں کر رہے ہیں ایرا میں بانڈنگ کروا لیں فیس پوری نہیں جمع کرنی پڑے گی بڈنگ کروا لیں گے وہی جاب کرتے کرتے وہی سیلری سے کٹے گا اٹھارہ ہزار سیلری آتی ہے شرو میں فریشر فریشر کی اٹھارہ ہزار ساری آتی جس نہیں ان کو پندرہ مل گی باقی کٹ جائے گی ہر مہینے
ہوں
تو ہم کو بڑے ڈڑھ سال بھٹکنا بھی دین پڑے گا جاب کرتے رہیں گے
ہوں
ٹھیک اور ادھر بس شیر کا بھر دیں گے تو خالی پیپر دینے جائیں گے تو تین چھٹی لے لیں گےاسپٹل سے
اور کیا بائی ہے
پھر جب میری سیوی بنے گی تو میر ایکسپیرنس ہو جائے گا کہ بیچلر پلس جاب دونوں آ جائے گا میرے میں
کالج نہیں ہے کیا پاپ سے کر لو نا
انٹیگرل ہے انٹیگرل نہیں اچھا ہے
ہوں
ہاں
اچھا
اور پھر وہاں کمینہ بن زیادہ ہے
اوک پت ہے یاں تو تمہیں پیپر دینے جانا ہے نا کون سا تمہیں ڈیلی
انٹیگرام میں ریگولر ہے پرائیویٹ نہیں ہے ریگولر جانا پڑے گا
تو کہیں اور بھی ہوں گے نا یہاں
اور نہیں ہے کے جی ایم یو میں کے جی ایم یو میں پیپر اتنا ٹف آتا ہے کہ کیا ہی بتائےیں نیو کے برابر پیپر آتا ہے کے جی ایم یو کا اور پھر سیٹ ہوتی ہیں بیس پیپر دیتے ہیں آٹھ سو لوگ نو سو لوگ
آ میرا ایڈمیشن وہی بتا رہی تھی کروا لو ہے
ب م پڑھو د تھاا کے پیپر
کیا بولو نے پڑے نمچ
اور
ہاں ہاں ہاں بھائی میرے کوچنگ لینے آتے ہیں لوگ تم بھی آ جائے گا
اںار آتے لوگ ایسے نہیں آتے ہم غریب ہاں غریب انسان تو فھیک گی
وہ کام سرا ہے نا تو تم ٹیمپل فری میں پڑھائیں گے آ آ آؤ تو پڑھو تو آگے تو
ہ ہ ہ
بات بتاؤ اگر اگر کہیں کہ رہے تھ بتاؤ گھر پ اس میں لکھوا لیے وہ ہے بتاؤ کہ کہیں مان جاتے اور کہیں ہو جاتے پیسے ہوتے تم تو میری دگوا دیتی ہے
نہیں
یہئی توک
ہاں تو پھر تو نہیں آگے پڑھے گا یا نہیں پھر پیسہ لگائے گا
ظاہر سی بات ہے بھائی اتنی محنت سے نیر نکالا ہے
ہوں
پڑے تو ہے گی
پڑھھیے گا بات صحیح ہے اور
ہوں
پرے
کہاں میرے ہی کالج میں نا ایڈمیشن کرا لے
ان
ائی نیک والے
وہ وہاں مشکل ہے کرا ہے کہیں اور کر ہے
ہاں وہی کہیں اور کئی آالے اچھے ہیں
وہاں نہیں
مطلب ایسا ایسا مجھےا ہو رہا تھا نا جب مطلب ایک دم سے مطلب دل میں ایسا خیال آیا اس لیے ہم نے تم سے بول دیا مطلب ہم نے ابھی تک کسی سے نہیں بولا جیسے پس نیند کریک ہو گیا پہلے خوشی ہوئی آبو نے بولا کہ اب کہاں ہے مجھ کرائیں گے تو کہ پتا نہیں ابھی دیکھا نہیں ابھی رزلٹ آیا ہے آج دن میں تو وہی مطلب بارہ بارہ ایک بجے کے ٹائم رزلٹ آیا ہے اور اب دیکھ دیکوب اس بارے میں تو نہیں کچھ ہوا ہے ڈسکشن سب دیکھو وہیں میر نے ترنت کھیا کہیں میرے ہی کالج میں نہ لے لیں میں جینا آرام ہو جائے گا
ک ہے
ہاں یہ پھر شکل دکھتی رہے گی اور پھر یہ بتائیں گے اپنے گھر پہ آپن یہاں گھوم رہی تھی یہ یہاں گھوم رہی تھی کینٹین میں بیٹھتی ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہاں تھینکو
تو یہ تو بتائے گا ہی
ابھی تو کر رہے ہیں یہاں وہاں کا بھی جین جیر ان کا د جہاں دھر ادھر خوش ہوتے ہیں ویسے
ارے نہیںی کچھ نہیں ہے وہاں نہیں کرائے گا وہ بڑھیا اگر پڑھے گا تو بڑھیا کہیں اور لکھوائے گا
اندر والالج بسار ہے گیا
مطلب اسے نہیں اچھا لگتا ہوگا تو
ا پہے
ا اب اس کی پس اس کی تھوڑی نا پسند د گا ہے
ہاں تو کیا کر سم پہا میرے کالج کے بارے میں
کیا
اس نے کہا تھا کیا کچھ
نہیں تو
توب پھر تم کو کیسے پتا نہیں تو تم ہوا
نہیں ہے کیونکہ کون سےا نمبر پہ آتا ہے یہ بتاؤ کالج تمہارا
ہ
بتاؤ ٹاپ کس میں آتا ہے ٹاپ میں بتاؤ
لکھنؤ میں او ساری پتا نہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے
اچھا
ہوں
ا ٹاپ ون ون کا کوئی پتاہ ہے تمہیں کون سا کالج ہے ٹاپ ون
ہاں بن تو تو وہیں کا ہے جہاں ہم بیسلر کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں
اچھا انٹر گل
نہیں
ہاں
آ ن
ہ
پنجاب ن
ابے ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں گدھی
یہاں کا تو میرا ہی ہے وہ وہ سنو سنو کے جی ایم یو کے جی ایم یو ہے یہاں کا
تمہارا ہے دیکھ لو پڑھ رہے ہیں تو تو ان کا ہو گیا باہ
جیمی ہو میرے بڑاپ
تم تو پنجاب وہاں ہے وہاں بتا رہی تھی ابھی
ا چٹا ہمے ہم نے یو پی کا بتایا
ہاں ٹھیک ہے رونا جد مطلب گھر سے پڑھائی کرو گی ہے وہاں پیپر دینے جاؤ گی خالی
اور جی
آ
ہاں
تج بولا سرو ری کھانا وانا کھا لو کہہ رہے ہیں نا ہاں وہی تو کہہ رہے ہیں آ کہ وہی کہہ رہے ہیں کھانا وانا کھا لو تیز گ
ارے با
تو بیٹا تم یہ چھوڑو یار نیٹ وٹ کریک کرو تم بھی
کھانا پکانے کا انتظام پورا بنا دو ہم بنائیں گے کھائیں گے اپنا پڑیں گے جائیں گے زندگی سکون اور اور میرے رشتے داریوں کا اور جل کے راکھ ہو جائے گی ایسے ہی جلا کرتے ہیں ہم سب جلا کوٹا کرتے ہیں سب کے سب
دیں گے ری یہ تمہارے گھر والے نہیں جانے دیں گے اتنی دور
تو
مطلب ایک بات بتا رہے اگر کرا دن تو کھا جا پھر جائے گی
ارے ہم کیا کہہ رہے ہیں
ہاں
ابہی یہ سب چھوڑو چھوٹا موٹا تم بھی نیٹ کریک کرو بڑھیا
چلو اتنا تو میرے پاس دماغ نہیں ہے ٹھیک ہے نہ میرے پاس اتنا پیسا ہے نیوز چیکنے کے بعد کروڑ روپئے لگائے ہم
تو کیا نیم نیم کے پاس ہے یہ وہ لوگ کون کہہ رہا
ندیم بھائی نے اتنی سیونگ بنا کے رکھی ہے ماموں نے اس کی پڑھائی کے لیے الگ سیونگ ہے
اچھا تو کیا کروڑوں کروڑوں اکٹھا کر رکھے
اب تم گدے ہی ہو اتنا نہیں ہے
نہیں ہے پر پھر بھی مطلب پڑھائی کے لیے انہوں نے الگ اپنا بینک بیلنس بنا رکھا ہے کہ پڑھائی نہیں رکے گی ان کی بھلے مطلب اسی لیے بڑے والے بھائی بھی کما رہے ہیں اور ماموں بھی کما رہے ہیں ان کی مطلب پڑھائی کا خرچہ شروع سے ہی الگ کر رکھا ہے مطلب اس سے کوئی لینا دینا نہیں وہ پڑھائی کے لیے ہے تو پڑھائی کے لیے بس اس سے کوئی خرچہ نہیں اس کو گنتے ہی نہیں ہے اپنے گھر کی بینک بیلنس میں یا پھر بچت میں گنتے ہی نہیں اس پیسے کو
اچھا
ہوں
یہ بات ہے
ورنہ کوئی کیوں کریک کرے گا بھائی اتنی محنت کیوں کرے گا کوئی جب آگے پڑھانے کی وہی نہیں ہوگی
ہمیں پھر پتا ہے ایک ایک روپے کا بہت حساب سے خرچ کرتا ہے نہیں بہت حساب سے
ہاں نت گنگ کے رکھو رکھو رکھو